ہم لیکم بھائی جان
جی بالکل بھین وعلیکم اللام جی اور آپ فرمائ
جی بھائی جان اجی دست با کمال صوفا اور علی جہاں سامن میں ہوں آپ کا میزوان بھائی جان ہمارے اس نئے تام کو جس کا ذرا کی مقبولیت اور محبت میں کروی اس کے لیے ہم تہ دل سے ممنون ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک جسے موجوع پر تفصیل گپتوں کے لیے حاضر ہوئے ہیں جن کے بغیر کائنات کے کسی بھی وجود کا تصور ہی مولال ہے بھائی جان
جی جی بالکل انا بہت دنوں ہوا تھا آپ سے ملاقات ہوئی اسی بات پر وعلیکم السلامں تو آج ہماری اس محفل کی تشریف رکھنے والے تمام قدردان سامین کو سالم کا آج کی ناست یعنی بیٹھک ذرا تبصیلی ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم اس انمول اور مقدس نعمت پر م گپت تو وہ ہونے والے ہیں جیسے قرآن پاک نے بھی تمام زندگی کا سر چشمہ ٹھہرایا ہے یعنی آبے ہے پانی پینے کی اہمیت ہے اس کے پوشیدہ راج اور اس کے سنہرے اصول کے بارے میں آپ ذرا وستار سے بتائیں
جی بھائی زمین سے لے کر انسانی جسم تک ہر جگہ پانی کی ہی حکمرانی ہے مگر افسوس آج کی جدید مسینی اور تیز رفتار زندگی میں لوگ پانی پینا اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے یا کوئی غیر جضروری چیز ہو جب حلق پوری طرح سوکھ جاتا ہے اور شریز پیاس لگتی ہے تب بھی لو پانی کے بجائے مصنوعی اور مجر کے صحت کاربونیٹیڈ ڈرنکس بازاری سوڑے یا ڈبہ بند رسوں سے اپنی پیاس سجاتے ہیں پیٹ تو بھر جاتا ہے بھائی جان بیر بجو زنج سے پیسا ہی رہتا ہے بھائی جان
جی جی آپ نے بد عت درست فرمایا اور لوگ بھول چکے ہیں کہ ہمارے جسم کا تقریبا ساٹھ سے ستر فیصدی حصہ پانی پر مشتمل ہے ہمارا دماغ اور ہمارا خون ہماری ہڈیاں سب پانی کی رہن سہن ہے پانی میں پیاس بجانے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ہمارے جسم زہریلے مادوں یعنی ٹوکسنو کو باہر نکالنے کا اور ہمیں ہر کلایا یعنی سیل کو بنانے کو توارنا آئی اکلوتا قدرتی ذریعہ ہے اس سے ہماری شریر میں میں ہونے والی کمی سے ہمارا نظام اے انظہار یعنی ڈائجیسٹو سسٹم اور گردے کڈنیاں اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا اور لاچار دیکھنے لگتا ہے تو آئیے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں وہ موضوع ہمارا رہے گا آب حیات کے جسمانی فوائد
جی بھائی جان چونکہ آج ہمارے پاس وقت کی بسات وکستار ہے میں چاہوں گا کہ آپ سامین کی سہولت کے لیے جا رہا گہرائی سے روشنی ڈھالیں کی صحیح مقدار میں پانی پینا ہمارے وجود کے اندرونی اور باہری نظام کو کس طرح متوازن رکھتا ہے اور پانی ہمارے لیے کس طرح اپیوگی ہے بھائی جان
جی جی آپ نے بےحد پیچیدہ سوال پوچھا ہے آئیے ہم اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو سے جانتے ہیں اس کا اتر کیا ہوگا تو جی بالکل نہیں ہے پانی ہمارے جسم کے بھیتر ایک قدرتی ریفائنری کی طرح کام کرتا ہے آئیے اس کے کلندی فوائد کو تفصیلی سے سمجھتے ہیں تو اس میں ہمارا پہلا موضو رہے گا گپتگو کا وہ رہے گا دوران ایک خون اور دل کی حفاظت ہمارا خون تقریبا نبے فیصدی پانی سے بنا ہے جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو خون گاڑھا ہونے لگتا ہے جس سے بلڈ پریشر بڑھتا تا ہے اور دل پر کصف یعنی بھری دباؤ پڑتا ہے واطرے یعنی پریاپت پانی پینے سے دوران ایک خون روانی میں رہتا ہے دماغی صلاحیت اور ذہنی مست یہ ہمارا دوسرا آج کا موج رہے گا ہمارے دماغ کا اسی فیصدی سے بیسی حصہ پانی پر مشتمل ہے ڈی ہائیڈریشن اور پانی کی کمی کی وجہ سے دھیان بھٹکنا سردرد سستی اور بلا وجہ کا چ چچڑا پن پیدا ہوتا ہے پانی دماغ کو آکسیجن پہنچانے کا قریبی راستہ ہے اور تیسرا موضوع ہے ہمارا میٹابولزم اور وزن کا اعتدال جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پانی ایک رفوانی دوا ہے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے جس سے چربی پگھلنے کی رفتار بڑھتی ہے تو جلد کی سادابی اور اس نے میگی کریم اور کاسمیٹک وہ کام نہیں کر سکتی جو صاف پانی کرتا ہے یا جد کو اندر سے ہائڈریٹ کرتا ہے جس سے جھریاں نہیں پڑتی کیل وہاں سے صاف ہوتے ہیں اور چہرے پر ایک قدرتی نور اور چمک برقرار رہتی ہے تو ایک موجو اور رہے گا یا وہ ہے موجو جوڑو گی لچک ہماری جوڑوں کے درمیینان جو گریس یعنی سائنوویل لڈ ہوتا ہے جو ہمیں چلنے پھرنے میں مدد دیتا ہے وہ پانی سے ہی تشکیل پاتا ہے پانی کی کمی جوڑوں کے رگڑ اور درد کا سب سے بڑا سبب بنتا تو ہمارا یہ آج کا موضوع ہوتا ہے پورا تو ایک نیا موضو آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں وہ موجود رہے گا ہمارا پانی پینے کے چار کلیدی آداب اور اصول
جی بھائی جان صبح اللہ ماشاء اللہ آپ نے کیا بات کہی ہے بھائی جان آپ کی بات ہماری ذہن میں اتری ہے یعنی پانی محج ایک مائ نہیں بلکہ ایک مکمل صفا ہے مگر بھائی جان پراچیین افیموں اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنسوں دونوں کا ماننا ہے کہ پانی پینے کا ایک خاص طریقہ سلیقہ ہوتا ہے اور پانی ہمارے صدی کے لیے بہتر ہوئی ہے یہ ہمارے بڑے والد بھی کہا کرتے تھے کہ جل ہے تو کل ہے اگر پانی ہو گا بھائی جان تمہارے کر لو دیکھتے دیکھتے دنوں میں ہم اپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اج کل میں زیادہ پانی خراب ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں کئی بچاب بھی کرنے چلو بھائی جان اور غلطی سے اسے پانی پیا جائے تو وہی پانی فائدے کی وجہ ہم اج بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے اس لیے ہمیں صاف اچھا پانی پینا چاہیے
جی جی بالکل اپ نے
پانی کو ایک جائے ایک کرنا ہے نا کہ انہیں چاروں طرف اچھی پانی ہمیں پلانا چاہیے سنہری اصول کیا ہیں بھائی جان جو ہمیں پانی پینے کا معاویہ بتاتے ہیں
یہ اپ نے بھائی جان درست فرمایا اپ کے نہایت ہی یہ نقطہ اٹھایا ہے میاں پانی پینا بھی ایک عبادت اور سلیقہ ہے اگر ہم ان چار بنیادی تو پر عمل کریں تو ادھی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں چلیے جس میں پہلی بات رہے گی وہ رہے گی ہماری بیٹھک اور امتحان سے پینا تو اج کل کی مصروفیت میں لوگ بات دوڑتے کھڑے ہو کر یا سیدھے بوتل ہلکا میں لگا کر گٹک گٹک پانی پی جاتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے سے اس وجہ دباؤ کے ساتھ پیٹ میں جاتا ہے جس سے گردوں کے پلٹریشن نظام پر برا اثر پڑتا ہے اور وقت کے ساتھ جوڑوں کا درد پیدا ہوتا ہے جسے رشٹ تو کہتے ہیں انگریزی میں ہم اور پانی ہمیشہ بیٹھ کر تسلی سے پینا چاہیے اور دوسرا جو ہمارا موزوں رہے گا وہ ہے تین سانسوں میں چبا چبا کر پینا پانی کو ایک ہی سانس میں گٹک گٹک کر کے ختم کرنے کی قطع کبھی نہ کرے اسے تین قسطوں میں چھوٹے چھوٹے گونٹ لے کر پیے جب ہم دھیرے دھیرے پانی پیتے ہیں تو ہمارے منہ کا لباب جو سلیوا جو ہوتا ہے پانی کے ساتھ مل کر پیٹ کے ایسٹ کو نیوٹرلائز کرتا ہے اسے ایسیڈٹی اور بلوٹنگ کی قلت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور تیسرا موضوع رہے گا نہار منہ پانی کی افادیت تو بھئی اپ کون سے ہی بنا کلہ کی ہے یا برش کی ہے کم سے کم ایک یا دو گلاس گنگونے یا سادہ پانی کا نوش جہاں کرنا وجود کے لیے امرت ہے رات بھر ہمارے منہ میں جو بقیہ ہو صحت وقت لوا جمع ہوتا ہے وہ پیٹ میں جا کر تو بھی تباہی کرتا ہے اور رات بھر کے جہریلے مادو کو یورین کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے چوتھا موجود رہے گا ہمارا برفی لے اور کسیک پانی سے پرہیز اج کل فرج کا انتہائی ٹھنڈا ارور فل پانی پینے کا چل پڑا ہے یہ کنڈا پانی تمہاری معدے کہ اپ کو بجھا دیتا ہے ہماری سائرہ کو سکور دیتا ہے اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کی چربی کو پیٹ میں جمع دیتا ہے ہمیشہ مٹکے یعنی مٹی کے گھڑی کا قدرتی ٹھنڈا پانی یا سادہ پانی ہی استعمال کریں جو طبیعت کے لیے ہماری فائدے مند ہوتا ہے اور ہمارے شریر میں کافی فائدہ ہوتا ہے تو آئیے بھائی جان یہ ہم آپ کوئیم موجود دیتے ہیں جس میں آ اپنی رائے رکھیں اور تفصیلی جاری رکھتے ہیں تو یہ ہمارا موجو رہے گا کھانے اور پانی کا درمیانی فاصلہ جسے ہم کہتے ہیں دا کرٹیشیل میل واٹر گیپ آئیے اس کے بارے میں سمجھ
جی بھائی جان ایک بہت ہی عام اور مجھے عادت جو میں نے اکثر لوگوں میں سے کی لوگ کھانا کھاتے وقت بیچ بیچ میں آدھا آدھا لیٹر پانی پی جاتے ہیں یا کھانا ختم کرتے ہی ٹھنڈے پانی کا بڑا گلاس چڑھا لیتے ہیں بھائی جان روایت پر ہماری تی اور سائنس کیا کہتی ہے بھائی جان میری سمجھ میں تو یہی ہے کہ ہمارا جس میں ایک بہترین نظام ہے وہ ہر تکلیف سے پہلے پیغام بھیجتا ہے غور فرمایا کہ یورین کا رنگ اگر آپ کے یورین کا رنگ گہرا پیلا ہے تو یہ صاپ اشارہ ہے کہ جس میں میں پانی کی بھاری قلت اور سفید یا ہلکا پیلا رنگ تندرست ہی نشانی ہے فوٹو اور جوام کا سکنا اگر بار بار ہوٹ پھٹ رہے ہیں تو دوک گاڑھا ہوگ رہا ہے بھائی جانو پانی کی کمی ہے بلا بھیا کی بون کا احساس کئی بار جب جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو دماغ اسے کا پیغام سمجھ دیتا ہے اور ہم بھی وقت کھانا کھا لیں لگتے ہیں ایک گلاس پانی پی کر دیکھے ب م شانت ہو جاتی ہے تو وہ اصل میں پیاس تھی بھائی جان سانسوں کی بدبو پانی کی کمی میں منہ میں لباؤ کم بنتا ہے جس سے ویکٹیریا پنپتے ہیںا میں و ادروپ پیدا ہوتے ہے
جی بھائی ب آب ہم آ تو ار چاہے
نتیجہ ہے بالکل آج کی ہماری یہ گفتگو ہم کل کے لیے جاری رکھتے ہیں آج کے لیے ہماری گفتگو کا یہیں سمات کرتے ہیں تو کم جلدی ہی جلدی ہی ملاقات کریں گے کسی ایک نئے موضوع اور تفصیلی گفتگو کے ساتھ جی بھائی جان
جی بھائی جان صبح خدا حافظ
خدا آپ اس تب تک کے لیے سلامت رہے اور جی
جی بھائی